ہلو السلام علیکم بھائی جان
ہیلو امی
ہاں جی آ رہی ہے ہاں جی بھائی جان آ ہے وعلیکم السلام بھائی جان اور
اور سلام علیکم بھائی جان ہلو
جی ان شاء اللہ بالکل سلامت سے آپ فرمائیے کچھ
اور سب بس خیریت ہے سب
ارے انشاء اللہ ہمارے یہاں کل توس ویسے لائٹ والوں نے لائٹ بھی نہیں دی ہے بھائی جان آپ کے پاس آ رہی ہے کیا
ہاں میرے یہاں تو آ رہی ہے
ارے بھائی جان ہمارے یہاں پر تو بڑی سمس کیا کر رکھی ہے انہوں نے باقی
یہ تشریف لائی ہے تشریف لائیے آرام سے لائٹ تو آ جائیے کوئی دقت نہیں لائٹ تو آ جائیے ہاں نہیں ہے پانچ دس منٹ لیٹ سے ہی تھوڑا آئے گا تو نا
ارے بھائی جان یہ تو ہے ہی اب باقی اور فرمائی یار کیا کر رہے ہیں ابھی آپ
کچھ نہیں ابھی تو جگر آے تھے بزار اس طرف ایے تھے گومنے کے لیے سوچا بازار میں دیکھ لیا جائے کیا چل رہا ہے
اور آپ کی بیگم جان اور بچے کیسے ہیں سبھی سب خیریت سے ہیں
ہاں سب خیریت ہیں تم سناؤ تمہارے بیوی بچے کیا کر رہے ہیں
یہ ہے بس اس خدا کی مہربانی ہے سبھی خیریت سے ہیں
دو اچھی بات ہے بھائی جان اس ٹائم نا اس وقت تو ہر انس انسان اس وقت ہر انسان غموں کے سائے میں جی رہا ہے
جی جی انشاء اللہ کی یہ آپ نے بہت ہی اچھا کی بات فرمائی انشاء اللہ آج کل ہر کوئی غم میں جی رہا ہے
خوش ہیں امید کر رہا ہوں آپ بھی خوش ہوں گے بھائی جان
جی جی جی باقی میں یہ بول رہا تھا کہ میں نا ابھی نا پڑھائی لکھائی کر رہے ہیں تو میں بھی آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا تھا کہ بتائیے اگر ٹی و ٹی دیں یا اپنا آگے کچھ دیکھیں مطلب اور بھی گریجویشن وغیرہ یا ڈگری وغیرہ کچھ کریں کیا کریں آپ کے حساب سے
تو نا میں سی یی ٹی ہی سوچ رہا ہوں کیونکہ ابھی میرے ایم اے ہوئی ہی نہیں ہے تو ایم اے ہونے کے بعد میں ہی یو جی سی کا پھر ایگزام دے سکتے ہیں
جی جی انشاء اللہ یہ تو آپ نے صحیح کہا بس سی یو ٹی نا دے کر یہ ہے کہ آپ سی یوٹی دے دو گے تو بعد میں آپ کو بہت ساری نوکریوں کے راستے کھول جاتے ہیں آپ جیسے ایل ڈی سی دے سکتے ہیں یا پھر پولیس پٹواری یہ سب یہ ایگزام کو دے سکتے ہیں
ہاں تو سوچ رہا ہوں میں جناب کی یہ جو یو جی سی ہے یہ جو ہے نا سی ٹی کا اس کا دے دوں تو زیادہ اچھا رہے گا بیٹر رہ گا میرے لیے
ہاں ویسے یہی ہے کہ آپ ایم اے کی پڑھائی کرتے رہو اس کے بعد کے ساتھ ساتھ سی ٹی کا بھی کرتے رہو ٹیٹی بھی ہو جائے گا تو اس سے فائدہ رہتا ہے کہ آپ بوشیہ میں جو بھی جیسے پولیس کی جگہ نکلتی ہیں کوئی اور بھی سرکاری نوکری کی جگہ نکلتی ہے ان کو دے سکتے ہیں راجستھان میں تو جی اور باقی آ اور بھی کیا کرتے ہیں آپ مطلب کون س سبجیکٹ کون س سبجیکٹ سے ابھی آپ ایم اے کر رہے ہیں
میری ہندی سے چل رہی ہے
جی جی ہندی میں تو آپ کوئی دعا دھوا یا کچھ کون سے کوئی آپ کو پسند ہیں ہڈی
مجھے تو نا میرا بیسٹ جو ہے وہ تلسی داس جی اور میرا بائی یہ ہے ہاں
میں نے بھی سنایا ہے تلسی دس جی کے بارے میں تو
ہاں میرے فیوریٹ رہے ہیں اور ہندی سبجیکٹ نا میری بچپن سے ہی فیوریٹ رہی ہے
جی میرے حساب سے تو جی جی
وہ ہوگی بھی کیوں نہیں جناب ہم ہندوستانی جو ہے
جی میرے حساب سے کیا ہے تلسی دس جی نے تو وہ رام رام چرتر مانس بھی لکھا جیس میں کیا کہ انہوں نے رام جی کی جیونی کو پورا بتایا ہوا ہے کہ کیسے انہوں نے رکشاسو کاا ود کیا تھا اور وہ
ہاں رام جی کا پورا جیون چرتر لکھا ہوا ہے اس میں رام چرت مانس اس میں رام جی کا پورا جیون جیون چرتر اور ویسے جناب آپ نے آپ کہاں تک پڑے ہو
جی جی انشاء اللہ ہم نے بھی گریجویشن کی ہے میں نے ہسٹری سے کی تھی ہٹری پالٹی سے
جی جناب
جی تو میں نے کیا ہے کہ تھوڑا ابھی کیا ہے کہ مجھے تھوڑی اپنی جو کیا ہے کہ سرکار ہے اس سے تھوڑا کفا ہو گیا تھا میں تو میں نے کیا ھی کی سرکاری نوکریوں کی تیاری کرنا چھوڑ دیا تھا بیچ میں تو میں نے اپنی ایک شپ کھول لی تو اب تھوڑا لگ رہا ہے کہ شاید دوبارہ سے سر سرکاری نوکری کی تیاری کر لے ایک ات سال وہ اس لیے آپ سے تھوڑا گفتگو کرنا چاہ رہا تھا کہ سیٹی دینا صحی رہے گا یا آگے ایم ائے کر لوں وہ صحی رہے گا
جناب میں بھی یہی سوچ یہی میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ بھی کر لو میں بھی کر لیتا ہوں سیٹ ہی کر لیتا کیونکہ ہم نے یہ نا ایک دروجہ یہ ایک تو بور دروازہ ہے جہاں سے انیکوں راستے نکلتی ہیں
جی جی انشاء اللہ یہ آپ نے صحیح کہا ویسے نا میں یہ سوچ رہا تھا کہ سیٹی کے لیے ویسے آپ آن لائن پڑھنا پسند کریں گے یا آف لائن پڑھنا پسند کریں گے
دیکھو جناب میں میں تو میرا تو ایک ہی ماننا ہے کہ آن لائن سے آن لائن کلاس لے لو جیسے کوئی یوٹیوبر کا ہو نا اس کا اور ویسے آپ نارمل اسٹڈی کرو لائبریری وغیرہ جوائن کر کے کیس بھی
نہیں نہیں لیکن گائے
گھر اگر ویوستھا بن جائے تو وہ زیادہ اچھا ہے
مجھے آن لائن میں نا بڑا وہ دقت ہوتی کیک نا آن لائن میں ہمارا دماغ بہت زیادہ بھکتا ہے کیا کہ ہمیں لگتا ہے کہ پانچ منٹ بعد ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک چلو گانا سن لیتے ہیں یا پھر کوئی ریل دیکھتے ہیں تھوڑا انسٹاگرام چلا لیتے ہیں اور اس کے چکر میں پانچ منٹ کی پچاس منٹ چل جاتے ہیں وہ ائما بہت زیاد خراب ہوا ہے اور اس میں کیا ہے کہ بہت زیادہ اکیلاپن فیل ہوتا ہے اس کے اچھا مجھے لگتا ہے جو کہ ہمیں آف لائن جانا چاہے آف لائن میں کیا ایک کمپٹیشن رہتا ہے ہم دوسرے بچوں کو دیکھ
نہیں جناب ایک وہ بھائی جان ایک بات بول ایک بات بولوں نا میں
جی جی
جیسے مان کے چلو ہم آف لائن جاتے ہیں ٹھیک ہے مان ل آف لائن چلی گئی لیکن اس میں ہوتا کیایا پتا ہے آپ کہیں بھی ج آف لائن جاؤ گے تو کم سے کم کم سے کم بھائی پندرہ منٹ جت بھی آپ کے پس میں ہو پندرہ منٹ جانے پندر منٹ آھا گھنہ ہوئے نا اور اب آپ واںپس جائیے پڑھنے کے لیے آپ اتنا نہیں پڑھ پاؤ گے بھائی جان میں تو میں رئل بتا رہا ہوں اتنا نہیں پڑ پاؤ گی جتنا کہ آپ آن لائن کلاس لے کے اور بک کی ہیلپ سے پڑھو گے نہ اتنا نہیں پڑھ پاؤ گے
نہیں بھائی جان وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میرے حساب سے نا ہمیں آ آف لائن پڑھنا وہ اچھا رہتا ہے وہ کتنی اچھا رہتا ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ آف لائن میں کمپٹیشن رہتا ہے دوسرے بچوں سے آپ جاؤ گے ان سے پوچھو گے کل تم نے کیا پڑھا کیا تم نے وہ آپ پوچھیے گا کوئی کوشچن کہ یارے اس کے بارے میں بتاؤ آپ اسگے اس سے کیا ہے کہ ہمارے جو نالج ہوتی ہے وہ دوگنی ہو جاتی ہے ا وہ بھی آپ کو بتا رہا ہے آپ بھی ان کو بتا رہے ہیں پھر ٹیچر جو سکھائے گا تو ہمیں تین گنا فائدہ ہو جاتا ہے
جی جی
اور آن لائن میں میں نے ابھی پڑھائی کی تھی تھوڑی بہت تو اس میں کیا ہے کہ آن میں یہی رہتا ہے کہ بس ٹیچر بولتا جائے گ بولتا جائے گا آ کوئی بھی ڈاؤٹ آئے گا آ کچھ بھی ڈاؤٹ نہیں پوچھ سکتے آپ نے آپ نے کیا دیکھا یہ لائبریریوں میں کون کتنا ایک دوسرے سے بات چیت کرتا ہے کوئی بات چیت ہی نہیں کرتا ہے کوئی آپس میں کون کسم کی بھونا ہی نہیں رہتی ہے
جی جی
اسی لیے تو میں سوچ رہا تھا کہ آف لائن بہتر رہتا ہے
تو پھر آپ کہاں سے کرو گے آف لائن کلاسز
جی دیکھتے ہیں ان شاء اللہ اپنے یا قصبے میں تھوڑا ہے چل رہا تھوڑی بہت کلاسز
اوکے
جی جی اگر آپ کا بھی جیسے من ہو نا تو آپ بھی آئیے گا ان شاء اللہ دونوں جنے بیٹھے
پاس میں ہو تو پاس میں اچھا رہتا ہے میرے سے یہ تو صحیح ہے کہ پاس میں تو بہت بہٹر ہے لیکن میں بھی کوشش کروں گا کہ شاید ہو جائے تو آ ٹھیک ہے نا اور ان شاء اللہ میں کش کروں آ ہی کیا کہ مجھے کر لوں گا تو زیادہ اچھا ہے ویسے لاسٹ ڈیٹ تو لاسٹ ڈیٹ تو اس کی نا وہ ہے نا تمہاری کیا تیئیس اگست ہے نا بول
ہاں تیئیس تیئیس جولائی ہے تیئیس جولائی ہاں اس کا ف فارم بھرنے کی جو ت ہے وہ جولائی
جی جی
اور شاید گریجویشن والے کی چھوڑ ہی جاتا ہے ویسے گریجویشن پہ اچا مجھے لگتا ہے کہ
دو اگست گریجویشن والے کی دو اگست ہے تو بہت ہے جناب وہ کوئی دقت نہیں بھائی جانا ہو جائے گا آرام سے تین مہینے بعد ایگزام ہوا اس کا
جی جی شاید اکتوبر یا نومبر میں اس کا فیپر ہے
ہاں
ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا ویسے نا مجھے ایک تو سرکاری نو اس لیے وسے پسند اس لیے نہیں ہے کیونکہ نا آج کل ہماری سرک ہی اتنا برا کرنے لگ رہی ہے اور پھر مجھے ایک بات سب سے بری لگتی ہے مان لیجیے کہ ہم پولیس میں بھرتی ہو جاتے ہیں
ہاں
پھر کیا ہے کہ ہمارے اوپر سینئرس کا اتنا جو سینئر ہوتے ہیں سے ان سے پد والے ہوتے ہیں وہ اتنا ہمیں ٹورچر کر کہ ہمیں یہ نہیں سوچنے دیتے کہ یہ انسان غلط ہے یا صحیح ہے ہمیں بس اوپر سے یہ آدیش آ گیا کہ وہ انسان پکڑنا ہے تو
بھ جان گورنمنٹ جاب میں یہ ہوتا ہے دیکھو میں میرا ماننا ہے کہ گورنمنٹ جاب میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے دباؤ میں رہ کر کام کرنا پڑتا ہے
جی جی وہی تو میں کہہ رہا ہوں
بھائی ا اپنی نا اس میں کوئی وہ نہیں ہوتی ریسپانسبلٹی نہیں ہوتی اپنا کوئی اتر دی س نہیں ہوتا ویسے ہی مانا جائے تو وہ ساری بھومکا ہونے کی رہتی ہے
جی یہی تو اور آج کے ٹائم پہ نا کہیں بھی آ آپ گورنمنٹ جاب میں چلے آپ ایمانداری سے کام نہیں کر سکتے ایمانداری سے
ہاں جی جی بالکل بالکل ہاں ایمانداری کا تو بھائی اس میں کوئی رول ہی نہیں رہتا ہے کرٹ ہر کوئی ہے کرپٹ ہی ہو جاتا کی بھائی ہمارا جو
جی جی فرمائیے
یہ جو ہمارا ملک ہے نا اس میں نا ایمانداری کا تو بھائی آپ بھائی جانا آپ بھلی ہی جاؤ ایمانداری سے کام کر پاؤ کبھی نہیں ہو سکتا
جی جی انشاء اللہ آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی ویسے نا میری بھی وہ چتے انکل ہے کے ٹیچر ہے تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جیسے وہ کیا ہے کہ وہ تھوڑا ایمانداری سے اپنا پڑھاتے ہیں بچوں کو کیونکہ وہ ایک کامری والوں کو کھاتے اس کے پاس والوں کو تو وہ کیا ہے پڑھاتے ہیں اب دوسرے ٹیچر نا ان کو بہت ہی جلن محسوس کرتے ہیں وہ کیا ہے دوبا پریشر بناتے ہیں کہ یہ کیوں پڑھا رہا ہے کیونک اگر وہ پڑائیں گے تو پھر ان کو بھی پڑھانا پڑ گا تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ ارے تجھے کیا کرنا ہے تیرے کون تھے یہ بچے کیا ہے
ہاں وہی تو بھائی جان یہی تو ہوتا ہے یہی تو ہے اگر ہ ہماری عوام جو ہے نا ہماری عوام نا تھوڑا سدھر جائے نا وہ چاہے مطلب اپنا کرتبیہ نبھائے اپنا فرض پورا کرے تو بعد بعد کی کرناا ایک دوسرے خود ہو جائے گا
ی جی
وہ سوچ رہا ہے کہ وہ سدھر جائے تو اچھا ہے نہیں لیکن ہم کو میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی اپنے آپ کو سدارو دنیا خود سدار جائے گی
نہیں یہ انسان کو آج کے ٹائم پہ یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمیں سرکار کس لیے پیسے دے رہی ہے ہمیں پڑھانے کے لیے پیسے دے رہی ہے تو ہم اس کام کو ایمانداری سے کریں نا اگر وہ اسی کام کو اپنے ایمانداری سے کریں تو انشاء اللہ یہ بچوں لیے بھی اچھا ہے ان کے لیے بھی اچھا انہیں سکون بھی ملیا کہ ٹھیک ہے ہم نے اپنا کام ایمانداری کی سکتی ہے
جی جی
لیکن آج کے تو
اور سنا ہاں وہ تو ہے
باقی آپ فرمائیے کچھ
بس فرمانا کیا ہے یہی آج تو بہت کڑک کی دپ ہے بہت دھپ بہت گرمی ہے بھائی جان اپنے یہاں پسینہ پسینہ ہوئے جا رہا ہوں
کیا کیا کرنا چاہتے ہیں مطلب سرکاری جیسے آپ عوامی نوکری چاہتے ہیں تو اس میں کون سی نوکری چاہیں گے
دیکھو میں تو بھائی اگر چاہوں گا تو میں ٹیچنگ لائن میں جاؤں گا
جی
بس ادر وائز اور کوئی پسند نہیں ہے مجھے
تو اس پہ دیا آپ نے کوئی اسپیشل ڈگری کر رکھی ہے ایس ٹی س یا کچھ
سنو میں چاہوں گا کہ میں اچھی اچھی ڈگری لے کے کوئی ڈپلوما وغیرہ لے کے اپنا وہ میں خود پرائیویٹ کرنا چاہوں گا گورنمنٹ میں کچھ نہیں رکھا ہے
جی جی یہ تو صحیح کا ہے
پرائیویٹ میں دیکاؤ جیسے کہ اپنے خان سا ہے نا
جی ہاں
ہاں ان کی طرح کان سرے اور بھی ہیں کئی ک جانے والے جگ کس کلاسز ہے وہ بہت بہت فیمس ہے وہ
تو کلاس تو بہت فیمس ہے اور کانسن تو پورے انڈیا کے پورے ملک میں ہی فیمس ہیں وہ تو انڈیا سے باہر بھی